ہلو السلام علیکم آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے اچھی سے ا بول آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی کیا آپ نے بات ہی نہیں کی
نہیں میں نے تو بات کی میں کہہ رہی تھی کہ میں نے اب کو ابھی کہا کہ مطلب ان کا اگر ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا ہے
ہ وہی میں بول رہی تھی مطلب اگر انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو دھیرے دھیرے سب کچھ آ جاتا مگر انسان کی صحت صحت ہی نہیں رہتی ہے مگر
ہاں تو جتنا اس نے اس نے گھر میں لگایا نا پیسے وہ یہ وہاں یہاں اتنا اس سے کہیں زیادہ اس نے مجھے فرسٹریٹ کیا
کیوں
اور جتنا خرچ ہوا اور ج اتنا قرضہ ہوا آج مجھے ایسے کرنا ہے اب اس کی گاڑی خراب ہوئی اب اس نے وہ بھی بھیج دی ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ صا
وہ مطلب دیکھو تم اس کی ہم سفر ہو اگر آپ کو نہیں بولے گا تو کس کو بولے
ہاں میں نے تو اس کو یہیں سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہر ایک بار شیئر کرو جب میرے ساتھ نہیں کروں گی ا سر کس کے ساتھ کرو گے
دھیرے دھیرے سمجھاؤ سب کچھ ہو جائے گا دھیرے دھیرے وہ اس اس وچار ہ چلو اچھی بات ہے مجھے آپ سے یہی امید تھی ہ
مجھ سے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ امید ہے لیکن وہ سب کچھ پاسبل نہیں ہے
نہیں ہو سکتا ہے جب امید ہے تو تم اس قابل ہو اگر اللہ تعالی کسی میں مطلب آزمائش میں ڈالتا ہیں تو اللہ تعالی کو پت ہوتا ہے کہ نہیں یہی اس قابل ہے
ہاں وہ تو دوسری بات ہے
نہیں دوسری بات نہیں ہے سیم ہی ہے
اور سیم ہو ج دوسری بات وہ الگ بات ہے
ہاں
اس کو بھی الگ اس کو بھی الگ بات ہے
اچھا ٹھیک اور صبح سے کچھ کھایا آپ نے
ہاں
صبح سے کچھ کھایا
ایک منٹ میری دادی کوچ کہہ رہ
اچھا ٹھیک سنو سنو
ہوں کسے نوڈی
ہاں بولو
کیا
آپ کیا کیا بول رہی تھی دادی
کچھ نہیں بس اپنی ہی بات چ
اچھا ٹھیک وہ میں بول رہی تھی صبح سے کچھ کھایا آپ نے
س میں نہیں
کیوں کچھ کھانا تھا
چار تھوڑا سا پیس ذرا ایک کام کرو مجھے پچیس سو دے دو ہاں
ہ نہیں تو میری بہن کو میں کروں گی ٹرانسفر
کیوں بہن کو کیا کرنا ہے
اسی کے اکاؤنٹ میں ہے پیسے
نہیں نہیں پھر مجھے نہیں چاہیے
میرری ہی ہے
نہیں
نہیں میری ہی ہےقسم سے میں کروں گی نہیں نہیں میں مجھے میں دوں گی
سنو اصل میں کیا ہوا
ہاں بولو
میرے بھائی نے میرے مجھ سے تین ہزار لیے
اچھا ٹھیک
تو
تو اس کے بعد
ہاں بھائی نے تین ہزار لیے
ہوں
تو تین ہزار کے بعد وہ پاپا کے تھے اس میں مینے پانچ سو دیے مسجد کے لیے
کتنے تھے پاپا کے
پاپا کے تھے بہت سارے پیسے میرے تھے میں کہہ رہی ہوں بچ گئے تھے تین ہزار
اچھا ٹھیک
تو وہ لیبر لیبرکو ڈالے ہوتے تھے نا پیسے
ہاں
تو وہ میں ڈالتی تھی
ٹھیک
اب جو پاپا کے پیسے پاپا کے جیب میں کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس ہے نا پیسے پچیس تو وہ میں نے بھائی کو ٹرانسفر کیے تھے نا
ہوں
تو میں نے پاپا کو خرچے سے دیا جو میں خرچا کرتی ہوں نا منتھ کا
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں آئی آئی تو ا مجھے میرے پاس ہے پیسے
ہاں
لیکن مجھے پتا نہیں میں کیوں آپ سے مانگ رہی ہوں
آپ کو پتہ ہے میرے پاس تھے لگ بھگ میں نے دس ہزار کی تھے پتہ ہم وہ جو لاٹری کرتے ہیں نا وہ میں نے لگ بھگ سیون سیون تھاؤزینڈ کی کی تھی پھر وہ جوے وہ ہاں پھر وہ جو وہ جو مجھے نکلی تھی نا
ہاں
اور پھر لگ بھگ میرے بہن کے پاس میرے تین ہزار تھے ہو گئے دس ہزار
ہوں
میری بہن نے مجھے بولا کہ یہ ضائع ہو جائیں گے تم خرچ کرتے ہو میرے پاس اس سے پہلے بھی بہت پیسے تھے مگر مجھے نا یہ کپڑوں پے اور میں زیا کرتی ہوں بہت سارے پیسے پھر اس نے بولا دس ہزار ہے ابھی یہ ضائع مت کرو اپنے لیے ایئر رنگس لاؤ کیونکہ ابھی مطلب سونے میں بھی کم ہے مطلب ہو گیا ہے ریٹ پھر میں نے تھرٹین تھاؤزینڈ کا ایئر رنگس لائے میں نے آپ کو پاس ب نا کہ میں بہن کو ٹو تھازینڈ یہ اس کے ہے مطلب اس کو دینے ہے اس نے پھر بولا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ میری طرف سے لے لو
کیا
اس نے بولا کہ چھوڑو اپ یہ مجھے نہیں چاہیے تم لے لو کوئی بات نہیں ہے اب وہی پیسے میں بول رہی کے تمہیں ہاں میرے پاس اپنے ہیں اس کے مت تو میں ٹرانسفر کروں گی آیا سا مجھ ہوں
تو میری پیمنٹ آ جائے گی نا
ہاں میرا بھائی مجھے بول رہا تھا کہ ابھی نہیں آئے پیسے آ گئے پیسے اس کو ہو گئے گرین میں اس کو پرسوں بول رہی تھی کہ پیسے مت آئے اس نے بولا نہیں ابھی نہیں
نہیں جب آئیں گے وہ کہاں بچارہ کھائے گا
پھر بھی تو مجھے بولنا وہ نہیں کھائے گا
میں نے میں نے وہ اکاؤٹ کو لگ آؤٹ کیا میں نے سوچا کہ جب پے پیمنٹ آ جائے گی
نہیں کرنا تھا تب تک جب تک پیسے نہیں آتے
تو کیا کرتی
میں بولی رہی تھی نہیں کرنا تھا تب تک لاگ آؤٹ جب تک پیسے نہیں آتے آپ کے
کتنے نمبر پہ یہ
اچھا ٹھیک
ہاں وہ میں نے لاگ آؤٹ کیا نہیں میں نے اصل میں کریا ڈیلیٹ کیا مجھے کچھ اوپن ہی نہیں ہو رہا تھا اس کے باوجود بھی مجھے ایک نمبر اوپن ہی نہیں ہو رہا پھر ٹاسک بھی آئے ہیں تو وہ اوپن نہیں ہو رہا ہے
اب کیا کیا آپ نے وہ ہو گیا اب مطلب ہو گیا اب ہو رہا ہے اوپن واپس سے انسٹال کیا
ہاں انسٹال کیا لیکن وہ میں آپ کوو یہ بعد میں کہتی ہوں کہ وہ اوپن نہیں ہوگا
ٹھیک ہے
ہاں
اچھا ٹھیک
پتا نہی
اور کیا کام ختم کی ابھی بھی کر رہی ہوں
ہاں میرے پاس پیسے ہے لیکن ہاں میں سچ میں کہہ رہی ہوں میں مذاق نہیں کر رہی ہوں جب میرے پاس پیسے نہیں ہونگے تب میں آپ سے پچیس سو مانگوں گی ادھار کے لیے
ارے کوئی بات نہیں سمھ مجھے ایک فرینڈ ہے کالج کی فرینڈ ہم گئے تھے پرسوں ا میں نے آپ کو بھیجا ہوگا ہم ولیز کے پاس گئے تھے تو ان کے پاس کیش نہیں تھا میرے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے پیسے پھر میں نے دیے تھے وہ مجھے سب ڈال رہے ہیں ایک سو بیس ایک سو بیس میں نے بول یہ کون سا مسئلہ ہے اگر میرے پاس نہیں ہوں گے کبھی تو آپ دے دو گے یہ کون سا مسئلہ ہے یار پیسے اسی لیے رکھتے ہیں
ہزار روپئے ڈالے نا
کب
جناب نے مجھے پرس نائن فورٹی ڈالے
اچھا ہاں ہاں
تو میں نے بہن کو برتھ ڈے گفٹ کچھ بھی نہیں دیا تھا
کس بہن کو بڑی یا چھوٹی
بڑی بہن کو پھر میں نے اس کو ہزار میں ایک سوٹ ل ایک تو پہلے لایا چودہ سو میں ا اب دوسرا لایا ہزار میں میں نے سوچا اب گھر بھی جانا ہے
اچھا کیا
تو پھر میں نے وہ ا میرے پاس بہت سارے پیسے میں نے سیونٹی فائیو تھاؤزینڈ مطلب اڑا دیے ہیں
مجھے پتا ہے آپ نے بہت سوٹس لائے ہیں
تھرٹی فائیو تھرٹی فائیو
یار آج کل بہت سوٹس مطلب مہنگے ہیں ہو جاتا ہے اور کیا کیا سوٹ س خال لائے ہیں ان کے کہ کچھ اور
میں نے تھرٹی فائیو سوٹس لائے
ہمم
فائیو شور
چھیز
ا م یہ سلنگ بیگس ایٹ کہ نائن
مجھے لگتا ہے کہ تھرٹی فائیو سوٹس کافی ہے اور مت لاؤ
کیجول کیجل یہ تھرٹی فائیو ت یہ خالی میں نے کیجل لیا ابھی
میں بولوں کے ابھی اور مطلب اگر میرا مانو ہوگی
نہیں لاؤںگی ا ہاں تو اور میں اور میں نے یہ نا ہینڈ بیگ اور سلنگ بیگس نائن لائے ٹین کے نائن کچھ ایسا ہی
اچھا ٹھیک
اور ہیلس دو لائے فیلٹس دو لائے شوز تین
اچھا اچھا کیا اور کچھ گولڈ بھی لانا تھا آپ
گولڈ میں خود سے نہیں لاؤںگی میں سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی گولڈ میں خود سے نہیں لاؤںگی
مجھے کب بولا آپ نے آپ مجھے بول رہی ہوں میں
مجھے پتا نہیں میں نے اتنے سللوں کا گم مجھے سب کہتے ہیں کہ گولڈ گولڈ گولڈ میں گولڈ خود سے نہیں لاؤںگی
اچھا پھر بھی اگر کوئی اور بھی لائےگا تو لے کے رکھنا کیونکہ ابھی مطلب اچھی ریٹ ہے گولڈ کو
میں کہینا میں اس لیے نہیں لاؤںگی گولڈ ابھی کبھی مطلب کیا مطلب میں خود سے گولڈ نہیں لاؤںگی کیونکی فی الحال کے لیے میں اپنی وہ والی چیزیں خود کے لیے رکھوں گی جو مجھے کل پاپا سے نہ مانگنے پڑے جو میں خود سے کماؤںگی میں اس کو خود لاؤںگی جو میں کل پاپا کو کو دس بیس ہزار کے لیے نہ رہوں کیونکہ جس لڑکی نے سیونٹی تھاؤزینڈ یا سیونٹی فائیو یا سکسٹی یا ففٹی یا بیس ہی کیوں نہ ہو میں نے اتنے سارے پیسے خرچ کیاآج کل آتا ہی کیا ہے
صحیح میں آج کل کچھ ہی نہ آتا ہے
دیکھتے دیکھتے لاکھ ایک لاکھ روپیہ خرچ ہو گئے
آج کل بالکل کچھ نہیں آتا ہے قسم سے
کل کو میں مطلب پاپا سے کہوںگی مجھے اتنے سارے سوٹس لانے ہیں مجھے اس کے لیے اتنے سارے پیسے دو
جتنا بھی تم کر رہی ہو ابھی یہ تمہارے پاپا کے لیے ہیلپ
ہے کی نہیں میں کام کررہی خود سے کوئی کام ہے جو میں کر رہی ہوں کچھ محنت کر رہی ہوں یا کچھ اور یا یہ اپنی دلچسپی ہے کوئی کام کرنے میں لیکن یہ میں تب کری ہوں جب میں سوچ رہی میری پاپا کو کل آسانی ہوگی یا اگر مجھے یہ شادی کی کی بات نہیں ہوتی
پھر بھی کرنا تھا
پھر بھی کرتی میں آپ کو ابھی کال بیک کرتی ہوں
اچھا